السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
کیا کہ رہیے تھا بھائی
الحمد للہ سب مجھے میں بھائی اپنا سناؤ
اپنا بھی سب بڑھیا ہے
کیا کر رہے ہیں
کچھنا بس کھیت طرف گھومے آئے ہیں
کھانا پینا ہوا
ہاں الحمد للہ کھانا پینا ہو گیا تمرا ہوا کہ نا
چائے پی رہے ہیں الحمد للہ ابھی چائے وہ پی پا کے بہت بارش ہو رہا ہے یار ادھر
ہوں موسم بادل بارش کا ہے نا
ہاں اتنا بارش ہوا اتنا بارش ہوا بھائی پورا تالاب ولاب سب بھرا ہوا ہے
ہوں
بہت مسلا ہو گیا یار
ادھر بھی تو بارش آ رہا لیکن اتنا رک نہیں رہا ہے ادھر بارش کا ضرورت بھی ہے کھیتی باڑی کے لیے
ہا جدھر جدھر ہونا چاہیے ادھر کونہیں ہو رہا ہے جدھر کونہیں ہونا چاہیے ادھر ہی ہو رہا ہے
ہاں یہی بات ہے اور کا
کرم ہے یار سب بڑھیا ہے
ہوں اور موسم وسم کیسا ہے
موسم صحیح نہیں ہے موسم صحیح نہیں ہے پانی بہت گر رہا ہے پورا باڑ وڑ ڈھنک آایا ہوا ہے پورا تالاب الاب بھر گیا ہے
ہ نا جدھر کھوج ہے پانی کا ادھر نہیں ہو رہا ہے ادھر ہو رہا ادھر ہو رہا ہے
ہاں جدھر نہیں ہونا چاہیے ادھر ہو رہا ہے
ہاں
یہی سب بہت مسئلہ ہے باہر آدمی نکل نہیں پا رہا ہے بہت سمسیا ہو جاتا ہے برسات میں
ہ نے ہوں اور سب بڑھیا نے
اور سب بڑھیا گھر دربار میں سب بڑھیاں
ہاں گھر پریوار سب ٹھیک ہے آپ ادھر بتاؤ نجبو بھائی سب کا حال چال
پاپا واپا سب الحمد للہ بڑھیا ہی ہیں ہوں
آ
پاپا گئے ہیں نماز گھ عالیہ سجیہ سب ٹھیک ہے پاپا بھی گئے ہیں نماز وماز پڑھنے کے لیے نماز وماز پڑھ کے آئیں گے توب دیکھو پانی گر رہا ہے تو کیسے آ سکیں گے
ہاں بات صحی ہے یار بارش کبھی کبھی ایک دم جد دھر لے ہے دن بھر کا دم لگا دیتا ہے
پانی گرا پھر پانچ منٹ رک رہا پھر آدا گنٹ گر رہا پھر پانچ منٹ رک جا رہا پھر دس منٹ گرا ہے دن بھر کچڑا کیا ہوا کی چاہن ایک دم
پارسو پرارسوں دن کا ادھر کا بھی بہت دقت ہو گیا تھا جو صبح سے بارش ہو رہا تو ہو رہا مطلب روک بھی رہا تو جھم جھم جھم جھم جم جم گریے رہا ہوں
یہ سب تو بہت اچام ہوتا ہے بھائی اور گھر میں امی امی سب ٹھیک ہیں
ہاں الحم دو للہ سب بڑھیا ہیں
اور کھیتی وتی ہو رہا
ہاں کھیتی باڑی تو لگے ہی ہوئے ہیں کھیت وت جوتا رہا
ہوں
ا بیہن تیار ہے مطلب بارش کا کھوج ہے بارش تھوڑا بیسی ہو جائے کھیت میں پانی ہو جائے تو بس ا روپنا اسٹارٹ ہو جائے گا ہ ہ اور سب گ ب مناظر ہے کا گاڑی وڑی چل رہا ہے کہ نا
الحمد للہ صب چل رہا بھائی اللہ کا کرم ہے سب چل رہا ہے گاڑی گھوڑا سب چل رہا ہے برسات میں کہاں چلے گا پانی گر رہا نہیں چل رہا اتنا بڑھیا پر الحمد للہ کہ مہینے میں چل جا رہا کھائے پیے بھر ہو جا رہا ہوں
چلو بڑھیا اور منٹو بھی یہ سب کہاں
تویا گاڑی چلا رہے ہیں
اچھا مٹو بھی گولڈن بھائی
گڑن میں ابھی گاڑی ووڑی چلا رہے ہیں
اچھا سب گاڑی چلا رہے ہیں ابھی ن اور یہ کہاں ہو شہ نواز
سنواد ہے سیروبیہ ممبئی میں ہے ہ ب دونوں وہاں ڈاپ کر رہے ہیںبل گاڑی پہ ہیں
ہاںچھا مجھے مل گاڑی
بھی نکل جائیں گے باہر اھر
کہاں جائے گا ہے پلاننگ
میرا پلاننگ دبئی کا ہے
اچھا دبئی کا کس چیز کے کام ہے بھائی
سمجھوا گ ڈپلووما پلس ایچ بی ایس سی ٹیکنیسین
اچھا ڈپلوما پلس ای بی ایس س ٹیکنیشن بہت اچھا بھائی
پاسپورٹ واسپورٹ کروائے ہیں بہت پانی گر رہا ہو ابھی جانا اسام رہیاا آرامڑ
اچھا
ایسا موسم ہو گیا نا بھائی نہ کچھ جا پا رہے نہ کچھ کر پا رہے دیک کبھی پانی گرا
ہاں ہاں پانی میں آدمی کہاں جائے گا بھائی گھر میں اپنا رہے گا
ہم ہم سوچے جائیں گے آرام اور دوست اس کا بھی کال آیا ہوا تھا چلاتتے گھوم پھر کے
ا
ابھی ترت آیا تھا کال کس سے سمجھایا تھا میل
ہاں
تو بس چلیں گے یہاں نوت بہاری چائے
اچھا
بنودبیری چوک چائے وائے پینے کے لیے اھر کابھی موسم بڑھیا ہے پانی میں گر رہا ہے تو بڑھیا چھوٹے تب نا گاڑی بھی ج گا تو آدمی بھینگ ج گا
ہاں بھائی بائک سے بھی تو جائے گا تو بگ ہی جائے گا
گرا گدر گدر کون کون ہے تیرے پاس
ہم ادھر مطلب ل لڑکن دور میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب ہیں ہم یہاں پہ ہیں چمری کیلے ادھر سائڈ میں ہے تھوڑا بیٹھے ہوئے ہیں کھیت کھیت کے پاس اپنے ہیں
جی ہے
ہاں بہن بہن ہے سائڈ میں سب سے نا بہن روپا تو جانور وانور گھس جاتا ہے نا
ہوں
یہی سب دیکھ رہے ہیں کہ جانور گھسا وسا نہ برباد نہ کرے
بڑی ٹینسن ہے وہ کسان لوگ کا
ہاں بھائی کھیتی باڑی میں تو ٹینشن تو ہے
تو وہ اپنا چھوٹے ابی کا بائک بن گیا
ان کا تو بائک بن ہی گیا تھا فھائییاج ہی بنا بہت پہلے ہی بن گیا ہے
چل رہا
ہاں بائک تو رنگ میں ہے
میں نےگ مہرباز اسٹیٹس لگایا ہوا تھا دیکھے
ہاں بائک کا
دیک تو کلکتہ کا گاڑی ہے بائک کے اسٹیرس لگائے ہوئے تھ
اچھا ہ بائک چلا رہا تھا کا ابھی توہارے پاس ڈریکٹر کا ڈرائیور بھی بن رہا ٹریکٹر خوب چلا رہا
اس کی
جھنڈوگ کے سھ ہے جھنڈو ہی خد دے رہا ہے اپنی والی ٹریکٹر ہ ٹیکٹر کا ڈرائیبر
ہوں
ہ بولیس کہ سیکھ لے رہے ہیں ہم لگ ہاں ہاں ہنر لے لے بھائی ٹریکٹر بھی چلا گ تو کم سے کم بڑھیا بات ہے
بقت تو چاہیے
ہاں ایک دو روپیہ تو ضرور ہے کما گا ٹریکٹر بھی چلا کے
ہ ٹرین چلائے گا تو ادھر چلے گا ایسا بات
ہاں تو ادھر روز دیکھ وہ دہڑی پہپ تم مارے چھوے ہی بھی کی گای جو چ رہ ہے رو کا پانچ سو روپے دنے ہیں ن ڈرائیور کو بو جی
ہوں
ہ تو پانچ سو روپے روز کا آ رہا ہے نا
یہی چلا ہوئے گا اس سے اچھا
ہوں یہی چلاؤ ملے گا پیسہ تیرے ہوں اور میںتاؤتا آپ کہاں ہیلو ہلو
ہاں بول
میںتا آب توب کہاں ہیں
ت اب اد اب س گھر پہ ہوگا پانی گرا ہے اب ادھر ادھر پھنسا ہوا ہے
ا ہاں ہاں پانی میں تو جو جہاں رہا پھنس گیا تو پانی کھلے کے بع ہے نا ادھر ادھر آدمی نکلے گا
تب گھر میں ہے عمی گھر میں پانی ہو رہا پھر رات بھر پانی کل گرا
جھارکھنڈ میں ادھیکانش بارش ہوا ہے بھائی
ہر کر میں پن بھی رہے ہیں
بہار میں جو چیز کا کھج ہے وہ پانی گر ہی نہیں رہا ادھر
ہوں
سلا بڑا سمسیا ہے ادھر پانی گر رہا ہے اتنا نہیں گر رہا جیسے رات میں آ رہا تو رات میں گر رہا دن میں گرا مطلب ٹائمنگ شام صبح گر رہا پانی ویسے وہ بھی اتنا نہیں تھوڑا بہت
ہوں
ہوں کہ تھوڑا گرمی سے رات ہے آدمی کو پانی وانی گر جا رہا ٹنڈ ٹھنڈا موسم کر دے رہا
ہوں یہی برسات پار ہوگا ٹھنڈا آ جائے گا
ہاں برسات پار ہوا پھرٹھنڈ آ گیا اور کہاں اور بارش بھی ان سال اتنا نہ ہو رہا ہے ادھر میں پہلے تو پار سال تو بہت اچھا ہے اللہ کے رام و کرام تو بہت اچھا بارش ہے یہ ٹم میں ہو گیا تھا اب سامان بھی چڑھا بھائی سان چڑھے گا تو گانا گرا ہوں سامان میں تو بارش ہو ب ہاں ساون میں تو گروے کرتا ہے ایک مہینہ ہے تو ایک دم ساون رہتا تو ایک مہینہ پانی ایک دم بڑھیا ہوتا ساامان میں روپائے گاپ دھان ان کا کیا جائے گا
بس صحیح ہے
ہ دان ان ہمارے بھی نکللاا تھا ہو تو یہی کھیتی باڑی کے چ کر میں رک گئے ہ اور جائے کا تو تھا میرا پلاننگ یہاں کا تھا میرا مطلب تو یہ ہوا تھا ارے کو
ا تو بول رہے ہیں کہ یہاں سے نو بجے رات میں بھی ٹرین ہے کلک کا سمجھے اور بتاؤ ابھی سڑے ت چار بجے آ ابھی نو بجے ا د بجے
تو ایج کے کارن تھوڑا یہ لیٹ ہو رہا میرے دو تین مہین کم رہا ہے ایج
ہ
ہوں تو ہم بھی کویت نکل ہی جاتے ہیں
آدھار کارڈ ہے پین کارڈ ہے ال سم سر کاا اور سحمدلہ ی
تو آؤ ادھر گھومے پھرے
نہیں بہار گاؤں سے استعفہ لے لیا گاؤں دیہات میں جان ہاں
دن بعاد ہی م من لگیا نا
نندگگی اور سلا
کیا کرو گے بابو اپنا گاؤں اپنا نواب بھائی کبھی کدھر آیا
جانیں گے اپنا دو چار مہینہ ایک
گھر یہاں نہ بنانا ہے نا
کچھ دن بعد ہی میں آپ لوگوں کو گھر میں رہنا ہے
دھنباد ہی میں گھر بنانا ہے ادھرے رہنا ہے ادھر نہیں رہنا ہم لوگ کو
بڑھیا بھائی جان بعد میں بنا لو گے تو ہم لوگ وقت بے وقت تو کام دے گا رات میں اسٹیشن اسٹیشن پنانا رہنا
اگر یہاں پہ نہیں رہیں گے پھر بھی کوئی دقت نہیں ہوگا
کبھی بھی کال کرے گا پک اپ کروا دیں گے اتنا لنک اب بیس سال میں بنا لیے وہ سن رہے ہیں
ہاں ہاں ٹھیک بول رہے ہیں
ہاں تو اتنا بنا کے آدمی رکھنا رکھتا ہے تب نا کہ ایک بولی بعد میں ریڈی ہو جاتی
ہاں ایک بولی بول دیں گے کسی کو میرا بھائی آ رہا تھا تھڑا سا بھائی تیرے اندرے گا تو بول دے گا ہاں ٹھیک ہے پیسہ لگے گا بھائی ہزار رو لے گا
پانی تو گر رہا تو لگاتار ہی گر رہا
ہاں پانی گر گر رہا ہے تو بڑھیا بھائی ہم لوگ نے تو بارش ہی نہیں ہو رہا ہے تو کا کھیتی باڑی کریں ابھی کھیتی باڑی بھی اتنا نہ ہوگا ڈھنگ سے جس کو بورنگ وورنگ ہے وہی سب کھیتی باڑی کر رہا پانی وانی پٹا کے اپنا جوت کوڑ رہا
ہم لوگ کو تو ابھی بورنگ وورنگ ہے نہیں تو ہم لوگ اللہ کے بھروسے ہیں
ہلو
ہاں بولیے نا
ٹائم تو ہو گیا ہمرا
ہاں ٹھیک ہے مسٹر بھائی تو اب کل بات کیا جائے گا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور سب مزے میں نا بھائی
ہاں وہ سب مزے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ